ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
جی کیسے ہیں آپ
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے بای آپ بتاؤ آپ کیسے ہو
خیریت سے ہیں
وہ سب ٹھیک ہے گھر پہ امی ابو بھائی بہن
سب ٹھیک ہیں جی
تو آج
الحمد للہ اللہ کا شکر باجی اور آپ کی دع ہے تو باجی آج میں آپ کو کچھ چیز بتانے جا ہوں جیسے کہ ہم آن لائن اور آف لائن شاپنگ کے بارے میں کچھ ڈسکشنگ کریں گےی اس کے بارے میں ہم جانکاری لیں گے
تو بھاجی آپ کو معلوم ہوا کہ آن لائن آف لائن شاپنگ میں بہت فرق ہوتا ہے
بہت فرق پتا ہے
جیس کہ آن لائن میں ہم کیا کرتے ہیں شاپنگ کر لیتے ہیں کپڑے وغیرہ گھر بیٹھے منگا سکتے ہیں خرید سکتے ہیں گھر بیٹھے لیک ان کی کیا کوئی کوالٹی کا ہم اپنے کو پتا نہیں چلتا ہے جن کی کوالٹی ہوتی ہے نا ان کی کی گارنٹی تو پھر بھی یوں رہتی ہے کہ سات دن میں ریپللیس ہو جائیں گےٹھ دن میں ریپلیس ہو جیں گے بٹ ان کے جو کپڑا ہے نا وہ کس طریقے سے بنا ہوا ہے کس طریقے سے ڈیزائن ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں بٹ چھو نہیں سکتے ان کو
بالکل دورد دور سے دیکھ سکتے ہیں اس کو
اور آف لائن میں کیا ہے باجی کہ آف لائن میں ہم خود جا کر جیسے کہ شاپ وغیرہ پہ وزٹ کر کے وہاں پہ جا کر الحمد للہ ہم اپنے ہاتھوں سے کپڑوں کو چھو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو پرکھ سکتے ہیں اور اس کو پہن کے کر اپنے ناپ کا ہے یا نہیں وہ بھی چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ
صحیح فرمایا آپ نے
یہ سب سے بڑا ڈفرینٹ ہوا ب
بہت زیادہ
جیسے کہ بات جی آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آن لائن اپنے کچھ سامان وغیرہ ک
ہاں جی
اس میں کیا بای ڈسکاؤنٹ باری ڈسکاؤنٹ مل جا ہے کبھی کب ستر پرسینٹ ہوتا وہ کب کبھییس پرسین ہو ہے کبھی ففٹی پرسینٹ ہوتا ہے تو ان میں کہ اپنا کو ڈسکانٹ مل جاتا تو بالکل آسانی
ہوں بس لوگ ڈسکاؤنٹ کے چکر میں نا غلط چیز لے لیتے ہیں
جی جی بھائی جی آپ نے بالکل سیف رمایا جیسے کہ ہمب ہم آف لائن جاتے ہیں نا بازاروں میں شاپ پہ تو ان میں کیا ڈائ مول بھؤ کرتے ہیں ہم
بالکل مور بھاؤ کر سکتے ہیں
جی ان میں ہم مول بھؤ کر سکتے ہیں جیسے کوئی ون تھاؤزینڈ کی چیز ہوئی تو ہم اس سے پانچ سو میں ملا سک
ٹھیک ہے
لیکن آن لائن شاپنگ میں یہ ہے اگر وہ کوئی ون تھاؤزینڈ کی چیز ہے اگر اس پہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے تو وہ ون تھاؤزینڈ میں آئے گی
اتنے ہی نہیں ملے گی
اور الگ سے ڈیلیوری چارج الگ سے لگے گا بھ جی
ہ وہ تو ٹھیک ہے پر ہاں جی آن لائن میں ایک یہ فائدہ ہے کہ جو لوگ دور دراز علاقوں میں جیسے وغیرہ میں رہتے ہیں وہ آسانی سے تھوڑا سامان وغیرہ منگوا سکتے ہیں
جیپ نے بالکل
اور دوسرے دوسرے لوگوں کے ریویو پڑھ کے بھی وہ صحیح فیصلہ لے سکتے ہیں کہ یہ جو کمپنی ہے وہ ٹھیک ہے یا بھروسے مند کروسے ل
ماشاء اللہ آپ نے بالکل صح فرمایا باجی واجی فرایا تو باجی جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم آن لائن جو شاپنگ کرتے ہیں نا اس میں کیا دنیا بھر کی چیزیں دنیا بھر کے پروڈکٹ ہم اپ کو وہیں پہ مل جاتے ایک ہیس جگہ پر ایک ہی ویب سائٹ پہ ساری چیزیں مل جاتی تو ہم ان کو کو اونلی دھ کر منگا سکتے ہیں جسے کہ با جی آف لائن ہوا آف لائن اپنے کو ہر ایک سامان ملے گا نہیں پرووائڈ نہیں ہوگا اپنے کو بٹ جو چیز اپنے کو پرووائڈ ہوگی نا ان کو ہم آنکھوں سے دیکھ کر چھو کر ان کی جانچ کر کے جیس ان کو ٹیسٹ کر کے ان کو اپ لے سکتے ہیں ان کو خرید سکتے ہیں باجی
بالکل دکاندار سے بات چیت کر کے مول بھاؤ کر کے گراہک کو بھی سنتوشٹی ملتی ہے پ ہم نے مول بھاگ لیا تو اپنےے کے مطابق ہم نے خرچہ کیا
ج جسےپ آپ کو مار ل ب جیسے کہ اپنے کو کوئی جیسے آن لائن شاپنگ اپن کرتا ہے اپنے کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو ہم اس کو ڈائریکٹ آڈر کر لیتے ہیں
جی
ٹییک آرڈر کر لیا ٹینشن ختم اور جسے کہ ہم آف لائن خریدنے جائیں گے تو اپن وہاں پہ مول بھاؤ کریں گے ان سے ریٹ کم کرائیں گے ان سے کوالٹی کے بارے میں پوچھ پچ گے الگ الگ سترہ چیزیں پوچھیں گے باجی تو اس سے کیا اپنی جو انینرجی ہےا وہ بھی ختم ہوتی ہے وہاں پہ
ٹھیک ہے
انرجی اپنی وہاں پہ ختم ہوتی ہے کیوں کیونکہ اپ نے جیس آن لائن شاپنگ کی ہے تو اپنا آرڈر کر دیا بعد ختم اور اگر ہم خود وزٹ کرتے ہیں شاپ پہ تو وہاں پہ مول بھاؤ کریں گے ان سے پوچھیں گے بات چیت کریں گے تو اپنی جو انینرجی ختم ہوئے گی پھر اپنے
رجی ختم ہوئی ہے
جس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آن لائن شاپنگ ہے نا پلیٹ فارم میں یہ سال کے جیسے پینسٹھ دن چوبیس گھنٹے مطلب اویلیبل رہتی ہے کھل رہتی ہے
ہاں جی بالکل
اس کی آف لائن شاپنگ ہوتی ہے آف لائن ہوتی ہےا باج ہی ہے ان کا کیا بند ہونے کا ٹائم بھی رہتا ہے ان کا کھلنے کا ٹائم کچھ بھی فکس نہیں رہتا باجی ان کا
ہاں جی ہاں جی ٹھیک سر بالکل درست فرمائےیں ہیں
جیسے کہ بجی ہم جیسے آن لائن شاپنگ کرتے ہیں نا جیسے اپ لو کو چیز پسند آگی چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی دیش میں میں ہو مطلب کنٹری تو نہیں مطلب اپنے بارت میں کہئی بھی ہو ہاں تو وہ کیا کچھ ہی دنوں میں اپنے پاس آن لائن آرڈر کرنے کے بعد بعد ڈیلیور ہو دیتی ہے با جی وہ چیز
ٹھیک ہے ایک تو یہ بھی دکانوں پر بھیڑ بھڑ ہوتی
جی جی
ل اپنا لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور اگر بازار میں جاؤ تو ٹریفک اتنا ہوتا ہے وہاں ٹریفک میں اتنا نقصان ہو جاتا ہے وہاں رکنا پڑ جات
ماشاء اللہ باجی آپ نے بالکل صحیح فرمایا تو آف لائن میں کیا ہوتا ہے باجی ہم خود جا کر سامان کو خرید کے لا سکتے ہیں ترنت ہم جس کی آن لائن شاپنگ کریں گے نا تو اس کو اپنے بعد ڈیلیور ہونے میںس سات آٹھ دن لگیں گے جیسے کہ ہم آف لائن جائیں گے تو وہ اپن دیکھتے ہی خریدتے وہ ترنت ہی اپنےاتھوں میں ہے باجی وہ ایک سیکنڈ میں اپنے ہاتھوں میں جس کی باازی آ آپ کو معلوم ہوگا کہ آن لائن میں فراڈ کا خطرہ بہت چل رہا ہے ابھی
ہاں آن لائن میں فوڈ تو بہت زیادہ ہے
اس لیے تو بج جوو اور ستا ہے نا جیسے کہ فلپکارٹ ہو گیا میشو ہو گئے ان کو مطلب جو جنرل ویب سائٹ ہے ن جی جی بو جنرلیبائٹ ن ان سے آپ آن لائن شاپنگ کیےی با جی
بالکل
جی باجی کیک ان میں کیا ہےھی فرڈ وغیرہت چ رہا ہے آن لائن میں ففٹی پرسین سونٹیسین سینڈ آف بتا کے اپن سے پہلے پیمنٹ ڈلوا لیتے ان کے بعد یہ کیا کرتے اپنے کو بلاک کر دیتے
بس جو اس کی گنوتا ہوتی ہے نا وہ بہت اس کی ہلکی ہوتی ہے
جی بھ جی یا تو پھر اپن سے کہہ دیتے کہ آپ نے پیمنٹ نہیں ڈالا اپن اسکرین شاٹ ڈال دیتے ان کے تو کہتے ہمارے نہیں آئے آپ دوبارہ ڈال
اچھا ایک ایک بار ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ہم نے جیسے کوئی سوٹ وغیرہ آڈر کیا ہم نے اس کی اون لائن پیسے دے دیے پر بعد میں پتتا چلا کہ وہ تو ہے ہی فروٹ اس نام کا تو کوئی ہے ہی نہیں
جی واجح آپ نے بالکل صحیح پر میں ابھی میرا ایک دوست تھا اس نے کیا اپنی وائف کے لیے ایک کپڑے منگائے تھے لیڈیز کپڑے تو آن لائن شاپنگ تھی تو اس نے اس میں کچھ تھا یہ دو ہزار کچھ اکسٹھ روپئے ایسے تھے اکسٹھ تو اس نے کیا کیا دو ہزار روپئے ڈال دی اس نے
ٹھیک ہے
اکٹھ روپئے نہیں ڈالا اس نے دو ہزار ساھ روپئے ڈال دی ایک ایک روپ نہیں ڈا اس نے تو سامنے والے نے کہا کہ آپ ایک روپہ فھر ڈالیے تو انہوں نے ایک روپہ ڈال دیا تو ان کا نہیں نہیں آپ کا یہ پیمنٹ نہیں یہ اپروو نہیں ہوگا آپ ایک کام کیجیے آپ دو ہزار اکسٹھ روپئے فی ڈالیے آپ
اچھا
بند دن کا پھر میں نے توپ کو دو ہزار اکسٹھ روپئے ڈال دیا وہ میرا پیمنٹ تو انوں نے کہ آپ کو ریفنڈ مل جائے گا آپ دو ہزار اکسٹھ روپئے ڈالیے پورے تو انہوں نے ڈال دیے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ابھی ہمارے پاس نہیں آئے آپ دوبارہ ڈالیے تو انہوں نے ایے کرتے کرتے اس سے آٹھ دس ہزار روپئے ڈلوا لیے
بتاؤ
تو انہوں نے کہا نا کہ میرا پیمنٹ واپس دو مجھے تو انہوں نے ہر جگہ سے انہیں بلاک کر دیا
بس یہی ہے نا آف آن لائن کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے
جی بھ جی آن لائن کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی تو ہے نا ساری چیزیں نقصان میں چل رہی ہے جیسے کہ بھاجی آپ کو معلوم ہے کہ ہم آن لائن میں فراڈ بہت ہو رہا ہے ابھی
ہاں جی
ٹھیک ہے تو جس کے ہم ہوپ لائن جے ہیں نا با جی تو وہاں پر کیا ہم پیسے کے لین دین کے لیے ہم جیسے کارڈ دے سکتے ہیںاں کہ لے سکے تو وہ بالکل سیف ہے
ٹھیک ہے
ان شاء اللہ وہ بالکل سیف ہے کار دے سکتے ہیں کیش کر سکتے ہیں وہاں پہ بالکل سیف باجی
تو یہ نا روز مرہ کی جو چھوٹی ضرورتیں ہیں اس کے لیے آن لائن شاپنگ یک مانی جاتی ہے اب جیسے کھانے پینے میں گھر میں کب بھی کوئی مہمان آ گیا ایک دم سے ہم کچھ نہیں بنا منگوا سکتے بنا سکتے گھر پہ تو وہ آن لائن ہم فری منگوا سکتے ہیں آڈر کر سکتے ہیں زومیٹو وغیرہ ہو گیا جیسے لگ ہاں ج جی تو یہ تھوڑا فائدہ بھی ہے اس کا
جی جی باجی بہت فائدہ ن اس کا جسے آپ کو میں وہی چیز بتا رہا ہوں باجی ہم آن لائن کچ سامان منگاتے پروڈکٹ منگاتے ہیں نا پروڈکٹ تو اگر اپنے کو پسند نہ آئے تو ہم اس کو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں
ہاں جی کئی کئی کمپنیاں لے لیتی ہیں ریٹرن کئی نہیں لیتی ہیں
باجی اس کا ریٹرن بھی کر سکتے ہو اس کا ریفنڈ بھی ہمیں ملتا ہے بھجی تو یہ ایک پروفٹ ہے اپنے لیے کہ یہاں بھی کم سے بندہ اپنے لیے ریٹرن دے رہا ہے ریفنڈ بھی دے رہا ہے اپنے لیے اب جس کہ آف لائن میں کرتے نا باجی کہ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھ جیسے بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا آف لائن میں ہم کچھ خرید کے لے آتے ہیں وہ اپنے کو پسند نہیں آتا تو دوسرے دن جاتے ہیں تو کہتا ہے نہیں بکا وہ مل واپس نہیں ہوگا کبھی کبھی اپنے کو بہت مشکل ہوتی دینے میں وہ منع کر دیتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کے سو روپئے کم دوں گا پچاس روپئے ہزار روپئے کم دوں گا اس
ہ ہ ٹھیک آف لائن میں ہاں جی پر یہ ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ہم تو اپنا دیکھ کے زیاد تر خریدتے ہیں نا تو اس میں اییسا خطرہ کم نہیں ہے
جی بھجی آپ نے بالکل سیف فرما جیے کہ ہم آن لائن شاپنگ کرتے نا بھجی تو کھ پروڈکٹ ہوتے یا کپڑے ہوتے ہیں ان کی جسے میں نے آپ سے فسٹ پہل کہا تھا کہ ہم ان کو چیک نہیں کر سکتے ہاتھ لگا کے نہیں دیکھ سکتے تو ان کے بارے میں ہم ڈس نہیں کر سکتے ان کمپنی والوں سے کیونکہ انہوں نے تو اپنے لیے ایپ بنا کے دے دیا اپن دیکھ آڈر کرو اب آف لائن میں یہ ب ہم فیس ٹو فیس دکاندار کے فیس ٹو فیس ریک کر ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ کپڑا کیسا ہے کیسا نہیں ہے کتنے کا ہے کتنے کا نہیں ہے اپن ان سے مول بھؤ کر سکتے ہیں ساری جانکاری ان سے مل جائے گی اپنے کو
ٹھیک ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا یہ بات کریں گے
آپ سے بات کر کے بھی بہت اچھا لگا ان شاء اللہ آ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ بھاجی فی امان اللہ بھاجی فی امان اللہ